السلام ولیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
بس سب خیریت سے ہے آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
بس بیٹھے ہیں آپ کے فون کا انتظار تھا کہ آپ کا فون آئے بہت دنوں سے نہیں آیا ہے تو کچھ گفتگو کر لی جائے
جی جی بس یہی ہمار ہم کو بھی آپ ہی کے فون کا انتظار رہتا ہے اب آپ کو سمے ہی نہیں مل پتا نہ ہمیں مل پاتا ہے تو ہم بھی نہیں کر پاتے ہیں کال
جی بالکل کیا ہے نا کہ ا وقت نہیں مل پاتا ہے کیونکہ ہم مطلب فیملی میں رہتے ہیں اور فیملی میں اپنا صبح سے شام ہو جاتی ہے روز روز مرہ کی زندگی میں تو وقت ہی نہیں مل پاتا
جی بالکل صحیح فر فرمارے ہمارے مطلب ہمیں گھر سے بالکل سمے ہی نہیں مل پاتا ہے فیملی سے پہلے بچوں کو اسکول بھیجنا پھر اس کے بعد پھر ان کو دفتر بھیجنا سب کے لیے ٹفن بنانا سب کو ناشتہ دینا اتنے میں ہمارا پورا سمے آدھا تو ایسے ہی نکل جات تا ہے دن بھر اور پھر بچے آتے ہیں اسکول سے تو آت ٹائم موبائل فون ان کے ہاتھ میں رہتا ہے اب موبائل فون ہے تو وہ تو ہمارے بہت اچھا ایک وہ ہے کہ ہم اس سے ایک دوسرے سے گفت گفتگو کر سکتے ہیں پر اب بچے دیں تب تو بچوں کے ہاتھ سے ہی نہیں مل پاتا ہمیں م
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ویسے نا موبائل فون کی ہم لوگوں کی زندگی میں ایک ا مطلب الگ ہی جگہ ہے
جی جی بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے ہمارے لیے موبائل فون
بالکل بالکل زندگی جینے کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے موبائل فون ویسے نا کتنا اچھا ہے نا ہم دیس بدیش تک مطلب کوئی کہیں ہمارا بیٹھا ہو جاننے والا ملنے والا اپنا رشتے دار کچھ اپنا تو ہم کہیں بھی کسی سے باتیں کر سکتے ہیں حال چال لے سکتے ہیں ان شاء اللہ کتنی اچھی چیز ہے نا یہ
جی بہت صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ ہم اتنے دور رہے کر بھی ایک دوسرے سے جڑے رہ سکتے ہیں
جی انشاء اللہ بالکل آپ کو صحیح فرمایا ہے اور ویسے بھی نا کیا ہے نہ آج کل کے بچوں کی پڑھائی میں اور آن لائن چیزوں میں کتنا ضروری ہو گیا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی بے حد ضروری ہوتا ہے موبائل
بچوں کو اتنی مدد ملتی ہے موبائل فون سے کہ وہ کتنی ساری چیزیں اس سے سیکھ بھی سک تے ہیں ان کو کتنی سیکھ ملتی ہے وہ کت نئی نئی چیزیں سیکھ تے ہیں پھر ہمارے لیے بھی اتنا اچھا ہوگیا ہم یوٹیوب سے سے کچھ کھانا پکانا ہے ہم اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مطلب ہمیں جو بھی تکلیف ہے ہم جاکے گوگل کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ چیز پت
جی بالکل بالکل آج کل زندگی ہاں زندگی آسا آسان ہو گئی ہے موبائل فون سے پھر بھی چیز ہے جو ہم سے نہیں آ رہی ہے ان شاء اللہ یا پھر ہم کچھ بنانا سیکھ رہے ہیں یا اپنے اپنے روز مرہ کی زندگی سے کو چیزیں حاصل کرنا چاہ رہے تو ان شاء اللہ موبائل فون کھولو اور اس میں ساری جانکاری ترنت ہمیں مل جاتی تی وہی آ
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب موبائل فون ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اس کے بنا تو ایسا لگتا ہے ابھی ہماری زندگی ادھوری سی ہو گئی ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے
اب بچوں کو بھی اتی سی اتنا اچھا لگ تا موبائل فون یوز کرنا بچے بھی دن بھر مطلب دن بھر تو نہیں اب اچھا ہے بچے بھی کچھ کچھ سمے دیکھیں تو کچھ بھی اچھی اچھی چیزیں سیکھیں گے اب ضروری تو نہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں موبائل فون سے بری چیزیں ہی ایسا نہیں ہوتا مطلب موبائل میں ان کتنی اچھی چیزیں بھی سکھاتے ہوتا ہے اب وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے
بالکل آپ نے اسے فرمایا ہے اگر اس کو ضرورت کے حساب سے استعمال کیا جائے تو موبائل فون بہت ہی عمدہ چیز ہے اور اس کو ہم ضرورت سے سے مطلب زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بیکار ہے وہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے بچے مطلب کی کتنا اس کا صحیح یوج کر رہے ہیں کتنا غلط یوج کر رہے ہیں تو مطلب تعلیم کے لیے بیسٹ بالکل بے حد ہی اچھی چیز ہے وہ
بالکل صحیح فرما رہی ہیں مطلب ایسا ہے کہ اگر موبائل فون کا یوز صحیح طریقے سے کیے جائے تو وہ ہماری لائف کے لیے مطلب ہماری زندگی کے لیے پورا تو بہت اچ اچھی چیز ہو گئی وہ ہمارے لیے
جی بالکل بچوں کے پڑھنے کے ریلیٹیو اور جے یہ پڑھنے کے حساب سے بچوں کا آن لائن ہوم ورک ہو گیا اس اسکولوں سے آج کل ہوم ورکس آن لائن ساری پڑھائی ہو گئی ہے تو ان شاء اللہ کی بیے حد ہی ضروری ہو گیا ہے موبائل فون سارے کام ہو جاتے ہیں اس کے آن لائن
جی بالکل صحیح فرما رہی ہے مطلب ایسا ہے کہ اگر کل کو ہمیں جس سے باہر جانا نہیں ہوا تو ہم اپنے سارے کام ساری چیزیں ہم موبائل فون کے ذریعے گھر پہ ہی کر سکتے ہیں بیٹھ کر
لوگ بزنس کر رہے ہیں اپنا موبائل فون سے ایپوں سے اور کیا ہے نا اپنا آفس ورک کر رہے ہیں موبائل فون سے انشاء اللہ بالکل ابھی ہم کہیں جا رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں یا پھر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو میپ گوگل میپ لگا سکتے ہیں جانے کے لیے ڈرائیو کے لیے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے ہم گھر بیٹھے فون پہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم ابھی گئے تھے ٹریول کر رہے تھے ہمیں ہم نے کبھی آن لائن بک ٹکٹ وغیرہ کی نہیں ہمیں دیکھو میں بتایا گیا آگے کھ ہم
جی جی بالکل بالکل بال
ہمیں لگا جا کر یہ صحیح چیزیں کروانے جب ہم خود گھر بیٹھے کر سکتے ہیں
ہ آج کل تو ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہے اور پیسے بھی ہم کوئی بھی چیزیں خریداری وغیرہ کرنے جاتے ہیں تنت اپنا فون نکالو اور پیسے کر دو کوئی مطلب مطلب کوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب
مطلب ایسا کیش لے جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم پرس رکھیں والیٹ رکھیں نہیں رکھے ہمارے فون پہ ہی ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے ہم اسی سے پیسے وغیرہ پے کر سکتے ہیں
ک بالکل عمدہ چیز ہے جینے جینے کے لیے انسان کے مطلب موبائل فون کے بنا ابھی زندگی ادھوری ہے مجھے ایسا لگتا ہے
جی جی ایک سمے پہ ایسا تھا کہ لوگ مطلب یوز ہی نہیں کرتے تھے بالکل اس استعمال نہیں کرتے تھے موبائل فون کا پھر ابھی تو ایسا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو ایک دم اچھے سے یوز کرنا آ گیا موبائل فون اس کی ساری ٹیکنالوجی سب چیزوں کے بارے میں
جی بالکل سیکھ بھی رہے ہیں بچے اچھا بالکل اچھا بھی سیکھ رہے ہیں بچھے تو کیا ہے نا ب دیکھا جائے نا تو اگر موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے تو بیکار چیز ہے کیونکہ بچے گھنٹوں گھنٹوں تک اس میں گیم وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر رہتے ہیں جی تو ان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے ڈائریکٹ ابھی کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ اور چے جو دیکھ رہے ہیں وہی بول رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دیک رہے ہیں وہی ریپیٹ کر رہے ہیں بچہ اس میں گالی گلوچ بھی آتی ہے سوشل میڈیا بہت گندا ہو گیا ہے تو اسی کو مطلب بولتے ہیں تو کچھ غلط بھی اس کے فائد وہ ہو رہے ہیں غلط بھی مطلب یوج کر رہے ہیں
پر وہ مطلب ایسا ہو گیا کہ نا وہ بچوں کی مطلب آپ پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جوک کب کہاں پہ فون یوز کرنے دے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یعنی وہ کتنے سمے تک فون یوز کر رہے ہیں مطلب یہ ساری چیزیں بچوں کے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ ہونے لگ گئی ہے
بالکل اب وقت کے حساب سے مطلب ان کو دیکھنا چاہیے کہ مطلب ہمارے بچے کیا ہی دیکھ رہے ہیں موبائل فون میں کیا یوز کر رہے ہیں موبائل فون میں تو مطلب وقت کے حساب سے ان کو بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ جس سے بچے ہمارے غلط راہ میں نہ پڑے کوئی مطلب دقت نہ ہو کوئی مسئلہ ہی نہ
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ مطلب ایسا ہے کہ بچے تو اب اتنا اچھی اچھی چیزیں موبائل فون کے ذریعے ہی سیکھ جاتے ہیں کہ معلوم ان کو آج یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کی ضورت ہی نہیں پڑتی اس سے پہے ہمیں ایک ایک چیز ہمیں بتا نا پڑتا ہے تھا ہوم ورک وغیرہ سب ہمیں کرانا پڑتا تھا آج کل وہ خود بخود سب کر لی
جی ابھی کیا ہے نا ایک تو ہمیں مطلب سے دیس ودیش کی جانکاری بھی ملتی ہے کہ کیا کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے انشاء اللہ اور ہاں ابھی ایک یہ چیز ہے نا کہ مطلب بچوں کو اس سے مطلب بہت نالج مل رہی ہے گھر بیٹھے مطلب اچھیھی بچوں کو تی جی تیذیب مل رہی ہے پر ہمیں نہ ترنت موبائل فون کی کسی ک بھی جانکاری پہ اور دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ اسکیم وغیرہ بھی بہت چل رہے ہیں
ہاں جی وہ تو اسکیم وغیرہ پر اس کے لیے بھی مطلب آج کل ایسا ہو گیا کتنے وہ آتے رہتے ہیں مطلب الرٹس دیتے رہتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے کب دور رہے یہ مت کریں وہ مت کریں مطلب سارے بتاتے رہتے اور سارے مطلب ہیلپ لائن نمبر بھی اتنے دیر اگر کچھ ہوتا ہے تو تنت ہم ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے کچھ بھی پتتا لگوا سکتے تے ہے مطلب ایسا کہ جلد سے جلد ہماری مدد ہو جائے گی
جی بالکل ابھی کیا ہے نا کہ مطلب اسکیم ہو جاتے ہیں کوئی بھی جلدی سے جانکاری مل جاتی ہے جھوٹی اور ہم ہربراٹ میں اس کو مطلب ایکسپٹ کر لیتے کہ ہاں یہ بات تو ہوگئی ہو تو ہمارے ساتھ اس کیم ہو جاتا ہے ابھی ہم اس پہ انا دھیان نہ دیتے ہوئے بھی اور مسئلے کو ڈھنگ سے دیکھیں جانکاریاں کریں کسی سے پوچھ تاچھ کریں تو انشاء اللہ وہ اس کے سے بچ سکتے ہیں تو جلدی سے موبائل کی جانکاری پہ کوئی دھیان بھی نہیں دینا چاہیے
جی وہ تو ہے اب کیا ہے بچوں کا دماغ ہوتا ہے کہ بچے ہاں کسی بھی چیز کو جلدی سے مطلب مان لیتے ہیں ا وہ تو ہمارے اوپر ہے اگر ہم ان کے اگل بگل بیٹھے تو ہم ان کو سمجھائیں یہ ساری چیزیں اور اسکول اسکولوں میں بھی تو آج کل سمجھایا جاتا ہے کہ ساری چیزوں سے دور رہیں
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ویسے نا موبائل کے لیے بت اور تعلیم بھی مل رہی ہیں ادھر ادھر سے ایک موبائل کو صحیح سے استعمال کرو وقت پہ استعمال کرو ہاں اور مجھے سب سے اچھا لگتا ہے موبائل فون میں کیا ہے کہ مطلب ہمیں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے کوئی ریسیپی وغیرہ نہیں آ رہی ہے وہ دی
تو ہم تورنت جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں جی وہ تو ہے ہم مطلب ہمیں کچھ بھی چیزوں کی تکلیف ہے تو ہم ترنت جا کر اس میں پتا لگا
جی بالکل م ہماری زندگی میں تو اتنا اہم ہو گیا ہے کہ موبائل فون نہیں ہوتا شاید ہماری زندگی ابھی ادھوری رہ
جی ہمیں بھی یہی ساری چیزیں موبائل فون کے بارے میں بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہم مطلب ہم اس کے بنا لگ تا ادھورے سے ہو گئے ہیں ہم بالکل بھی اگر یہ نہیں رہے گا تو پھر ہماری لائف میں تو ایسا کبھی کبھی تو ایسا لگے گا کہ نہیں ہم تو ایک دم بور ہو جا رہے ہیں مطلب کچھ ہے ہی نہیں بالکل بھی
بالکل ابھی یہ ہے کہ مطلب وقت کے حساب سے سے اس کو یوج کیا جائے اس کا استعمال کیا جائے وقت پہ کیا جائے اور ضرورت کے حساب سے کیا جائے تو موبائل فون بہت اچھی چیز ہے جی مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا شکریہ
ہمیں بھی بہت اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ
اللہ حافظ